ہلو
ہاں بولو
بولو
یہ کیا آ رہا ہے اس پہ
تار ہے
کوئی آپ کو فون کر رہا ہے اگر آپ نہیں جانتے ہو تو ریجیکٹ کرو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے
ارے پتہ نہیں رکھونا ایسی آب کیا کر میں
ہاں وہ تو اب ٹھیک ہے بولو
اور
تبت تو
کیا بتا دو
بس یہ بتاؤ کہ تیاری کہاں پہنچی کیا کیا کیا آپ کو تو شفٹنگ کرنی ہے نا کپڈے شپڈے اٹھائےائے ان کو کچھ پیک ویک وغیرہ کیایا
خالی کپڑے ابھی پیک کیے ہیں بس اور کچھ نہیں
آپ کو سفرنگ جو کرنی ہے آپ ان شاءلہ
ہاں کرنی تو ہے لیکن خالی ابھی کبڑے اٹھاائے
بس کپڑے اٹھاائے
ہاں
کیوں باقی کب کرو گی پھر
ارے یار میں کتنی بار بولوں وہ جو بیمار ہے نا
ہاں
میں تیار کروں اکیلے اکیلے مجھے بولو
ہاں وہ بھی مسئلہ ہے نا نہیں یہ کبڑے دنی تھے نا جو مزدور کو لانا تھا اب دن بھی بڑے ہو رہے ہیں اب لانا تھا کوئی
ہاں ہاں اب وہئیں گے نا اب ایک ساتھ ہی کریں گے کام
دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کریں گے پھر دھیرے دھیرے وہاں بھیجیں گے پھر لاسٹ میں خود جانا
پتاہ ہے میں دن میں یہی بات کر رہی نا آپ کی ہی
ہوں
میں نے اس کو بولا پھر میں نے بولا جب ہم جائیں گے پہلے ہم تمہیں اٹھائیں گے
اری نہیں ہی کیا ہوا
ارے ہاں کسم سے سنو نا پھر کیسے آئے گی آپ کی ماں اگر آپ نہیں آؤ گی
یہ لوگ کیسے دوڑ رہے ہیں؟
کون
یہ ہمارے یہاں پڑوسی
ان کو خریت ہے پھر
خیرتے یہ بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں د فرہار خدایا
اچھا
یہ لوگ روز کرتے ہیں
چلو چھوڑو کرنے دو ہمیں کیا ہے
ہ اچھا کیا بول رہی تھی اب پھر کیا کرنا ہے مجھے لے جا کے ہاں
ہوں
مجھے لے جا کے پھر کیا کرنا ہے
چلے آپ کو لے جائیں گے
ہوں
اس کے بعد آپ کی ماں آپ آئے گی
اچھا
ہاں
گھر کا کیا بنے گا یہاں سے پاپا کا کیا بنے گا یہاں سے
ارے دو تین دن تو چلتا ہے دو تین دن تو وہ رہے گا بیٹو کے پاس
ا
ہاں اور کیا
چلو ٹھیک ہے کر لیں گے وہ بھی
ہاں وہ کیا اس کو تو آنا ہے نا ضروری
ہاں
تو پھر
اس کو آنا ہے مطلب میں بھی چلی آئی
جب وہ آ جب آپ آؤ گی تو تب پھر تو وہ آپ آئے گی نا
ہاں ہاں
تو پھر
یہ بات تو صحی ہے
ا پھر
ہاں چلیں گے اس دن دیکھیں گے کوئی بات نہیں انشاء اللہ
وہی تو میںریب ہو رہی ہوں اسی کے بعد ہم کر سکتے ہیں پھر سارا کام
وہ اس کو کازن کو بھی آنا ہوگا نا
ہاں ہاں اس کو تو آنا ہی آنا ہے
ہوں ہ وہ بیٹھے گ مہینہ پر
ہوں
مہینہ مہین ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ رہے گی وہاں
کیا پتا آپ دیکھیں گے اس کو یہاں سے ہے نا اسکول کالج وغیرہ
ہاں
اس کو وہ مسئلہ ہے ورنہ تو تو وہ رہتی ہے
ہاں یہ ابھی جاگ رہی ہے
یہ اندر تھی اب آئی ادھر
اندر کس کے پاس پاپا کے پاس
ارے نہیں اپنے بستر میں تھی پتہ نہیں شاید وہاں پہ ماشی تھی اس کی
اچھا ٹھ ج بس ٹھیک پے ہی بول رہی تھی اسے تو بولا کیا کرو پ مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو گی بولا دیکھیں گے لیکن جانا تو ضروری ہے پہلے س بات
ہاں اور کیا
ارے ہاں ایسے کیسے چھوڑیں گے آپ لوگوں کو واپس تو تمہیں بھی آنا ہے نا
ہاں اور کیا انااز اس
پھر ایک کام کیا کرنا آپ جب آپ گھر میں بور ہوتی ہوگی نا تو اب ہمارے یہاں آ جانا جیسے سے مائکی آتی تھی لیکن وہ تن تو وہ تم تک ہے اگر آؤ گی تو
ہ ہوں
کیونکہ ہاں م بھی یہی ہے نا
ارے ہاں وہ بات تو ہے
اور آپ کو تو بو سے وہ اٹیچمنٹ ہے ماں جیسی اس لیے میں نے کہا
مجھے بولو بات ہے کہ آپ نے اپنے مسئلے کا کیا کیا
مطلب
اس مسئلے کا نا
ہر ذرا چھوڑو کب کا بھول گئی
سکھ میں
ہاں خدا کی رس
کیوں
ارے کیا ہوتا ہے اس سے
ہوا کیا
کچھ بھی نہیں میں ہی پیچھے ہٹی میں پیچھے پیچھے ہٹی درگھٹنا گھٹی ہے
چلو اچھا کیا لیکن آپ کا تو یہ فیصلہ بہت اچھا ہے
ہاں اور کیا آپ کیا اس یہ اس ٹائم بھی اس کے پیچھے دوڑنا ہے
پھر اس نے آپ کو پ پرسوں نمبر ومبر وغیرہ کیسے دیا
ہاں یہ بات تو ہے نا اگر میں اسے نمبر ومبر مانگوں گی وہ دے گا وہ ایشو نہیں ہے اسے
اچھا پھر ہو بھی شاد ہی اس کی ہاں
بیٹا بھی ہوا
کش میں آپ نے دکھایا نہیں
میں نے خود بھی نہیں دیکھا
کیوں
مجھے ان سب چیزوں کے انٹرسٹ نہیں ہے
بولا بھی نہیں آپ نے
ارے بولتی کیا کرتی نہگارا ڈالنا تھا
ارے مجھے تو ہو کچھ کچھ ہو رہا ہے اندر سے
کیوں
پتا نہیں
اب اپنے تاکی رکھنا کسی کو مت بولنا
ارے نہیں لیکن پھر بھی مطلب مجھے یاد آیا اچانک سے ہ
اتنا ٹائم ہوا نا
ہ ہوں
میں نے آج تک اپنی بہن سے بھی نہیں بھولا ہے
کیا
رجان کی قسم یہی جو میں نے آپ سے بولا
مطلب شادی ہوئی بیٹے
ہاں اس کو کچھ نہیں پتا
کیوں
نہیں کیا فائدہ رہنے تو جس شہر جانا انہیں اس کا اس کے بارے میں بات کر کے کیا فائدہ بھول جاؤ
وہ بھی صحی بات ہے
رہو آرام سے مست سے جیو جو آج آج میں جیو سوڑو ایک ٹینشن ہم ورنا کیا نہیں مریں گے یہی بیٹھنا ہے
ہوں
ا ہ ہ ا آپنی ٹینشن کیا کام ہے جوئیے بھی پہالے
اچھا گ
جیو اور جینے دو موج کرو
یہاں کیا لینا ہے
کچھ بھی نہیں ہاں جب انسان پھر فیصلہ کرتا ہے نا کسی بات کے لیے دل سے کہ مجھے چھوڑنا ہے مجھے کچھ نہیں لینا دینا تو وہ چھوڑ کے ہی رہتا ہے وہ میں نے اب تو آپ بھی آتی ہو یہاں خود دیکھتی ہو دیکھا مجھے خوب کبھی ویسے ہی کیا ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم رات کو تم اور میں دیکھا مجھے کبھی ارے ہذارا چھوڑو یہ سب
اسی لیے تو میں نے سوچا نا آپ کو کیوں نہیں اچھا لگتا ہے آپ سونا
نہ نہ نہ میں ٹھیک ہوں نہ نہ وہ بات نہیں ہے بس ٹھیک ہو بچی تو کتنا ٹائم ہو گیا ب ٹائم ہوا جی بتاؤ
اچھا چلو سوچ اتار
ہاں ٹھیک ہے